ایکیک
وعلیکم السلام کیسے ہو آپ
جی میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں کچھ خاص نہیں ہو رہا ہے بس ایسے ہی بیٹھا تھا
اچھا اچھا آج کالج جانا ہوا تھا کیا
ہوں آج گیا تھا کالج
پھر کیا رہا
کچھ نہیں دو تین لیکچر اٹینڈ کیے پھر میں چلا ہے
اچھا اچھا میری کوئی فرینڈ آئی تھی کیا چ کیونکہ میںیری گئی تھی نا تو مجھے لگا کہ میری فرینڈ بھی نہیں آئی ہوگی اور مجھ سے میری اس سے بات بھی نہیں ہوئی تھی آئی تے آپ نے دیکھا تھا کلاس کے کیا
ہوں لائف تو ٹھیک
آئی تھی اچھا لیکن مجھ سے اس نے بولا تھا کہ وہ نہیں جائے گی اور دیکھو وہ
نہیں نہیں آئی تھی وہ
چلو کوئی بات نہیں میں آپ سے کال پہ بات کر لوں گی اور بتاؤ جو لیکچر ہوا تم نے نوٹس بنائے ہوں گے تو مجھے دے دینا تم ٹھیک ہے
یہ پل لےینا
یہ پھر ایسا کرتے ہیں نا ہم آن لائن کر لیتے ہیں اسٹڈی آپ رات میں فری ہو رات میں یا صبح میں فری ہوگا کیونکہ صبح میں تو ہم لوگ کالج جائیں گے نہیں ہم لوگ بھی چھٹی ہے تو آپ ایسا کرنا ہم آن لائن پڑھائی کریں گے مجھے جو بھی وہ سمجھا دینا
جی جی بالکل سمجھا دیں گے جو پڑھایا تھا آج ان نے سمجھاج پورا
ہاں مجھے بتا دینا ک دن میں گئی نہیں تھی نا گھر پہ بھی میری ڈانٹ پڑ رہی تھی کہ میں کیوں نہیں گیا اور مجھے آلس آ گیا میں تھوڑا سا لیٹ اٹتیھی صبح سو کر پھر میرا من نہیں کیا کہ میں جاؤں لیکن مجھے جانا چاہیے تھا کیونکہ اگزام بھی ہم لوگوں کے قریب ہیں اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارا سلیبس جو ہے کمپلیٹ ہی نہیں ہو پائے گا
بالکل
جی جی
اور بتائیے
نہیں بالکل
کیا چل رہا ہے آپ کا پڑھائی
بس ابھی میں نے ناشتہ سوری ہاں شام کی میں نے چائے پی ہے اور بس بکس لے کر ہی بیٹھی تھی تو سوچا کہ پہلے آپ کو ایک بار کال کر لوں پوچھو کہ آپ کالج گئے تھے اگر گئے ہوں گے تو مجھے نوٹس دے دیجیے گا
بالکل دے دوں گا میں گیا تھا آج سارے نوٹس آپ کو میں یا پھر ایک کام کروں گا میں
ہاں ہاں جی بتائیے ہوں ایسا کر لے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں اور بتائیے شام کا آپ کی چائے ہو گئی
شاید تو کھانے کا ٹائم پورا ہے شید شاید تو شام کو ہو جاتی ہے میری
اچھا اچھا دراصل میرا تو یہ رہتا ہے کہ نا مجھے چائے کتنے میں آدھی ہو گئی ہوں کہ مجھے اگر دو تین کپ دن میں مجھے پینا ہی پینا ہے اور ایون کہ اگر میں سوتے وقت بھی صحیح پی لیتی ہوں میں ا میں نہیں پیتیوں گا میرے سر درد کرتا ہے
اچھا
جی
پشے نہیںا
ہاں ہاں بس یہی سمجھ لیجیے آاد ہی ہو گئیی ہر انسان کو کسی نہ چیز کا کہتے ہیں نا نشہ ہوتا ہے تو بس وہی مجھے چاہتا ہوگا اچھا میرے جو فادر ان لو ہیں تو ان کو بھی بہت زیادہ چائے پسند ہے
اچھا
ہوں ج تو وہ بھی پیتے ہیں جی وہ ڈاکٹر ہیں
چائےے سے تھوڑی انرجی آ جائے
ہاں ہاں یہی تو لگتا ہے اگر ہم پڑھائی کرنے بیٹھتے ہیں نا اور اگر ہمیں کب چائے پی لیں تو تھوڑا سا لگتا تو ہمیں تھوڑی سی ہمت بھی آ جاتی ہے تھوڑی سی ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب ہاں پڑھنا چاہیے لیکن بس یہ ہے نا آج کل یہ سوشل میڈیا جو ہے نا ہم لوگ پڑھائی میں تھوڑا سا بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتا ہے سوشل میڈیا میں آج کل زیادہ ہی یوز کرنے لگی ہوں اب میں سوچ رہی ہوں نا یہ چھوڑوں گی کم کروں گی کہ جو ریلس دیکھنا یہ سب اچھا نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہ ٹائم ویسٹ ہو اتنے میں ہم ریلس دیکھیں گے اتنے میں ہم کچھ اپنے کویشچن تیار کر لیں گے اور ہمارے ایگزام بھی قریب آ رہے ہیں
بالکل صحیح بات تو پڑھائی پہ دھیان جو یار سوشل میڈیا تو پوری زندگی ہی پڑی ہے اور پڑھائی پہ دھیان دو گے تو آپ کا کیریئر بنے گا
ہوں جی بالکل
پڑھائی تو کیا ہم ہو پلے پڑھائی لکھائی کی بھی کر ل ہو
ہاں ہاں
م کیا ب زندگی پڑی ہے چلاتے رہیں گا یعنی سب تو ہوتا
نہیں چلانا نہیں چاہیے اتنا نہیں کہ مطلب انسان نیند بھی نہیں آتی ہے بہت بہت لیٹ رہا نائٹ ہم بارہ بج رہے ہیں ایک بج رہا ف چلائے جا رہے ہیں حالانکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے صرف نقصان ہے نیند نہیں آئی گ تو ہماری صحت خراب ہوگی ہماری اسکن خراب ہوگی اور وہی ہوا ہے میرے ساتھ اب میں تھوڑا اس کو کم کروں گی کم کر دیا بلکہ او ہاں
ھ
صحی بات ہے میں کہ میں نے کم کر دیا ہے میں پڑھائی پہ دھیان دے رہی ہوں اب اور تبھی میں اپنی فرینڈ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ بھائی سوشل میڈیا تھوڑا کم یوز کرو ملب اپ ڈیٹ رہو لیکن میں زیادہ نہیں ہ اتنا نہیں کہ انسان آادی ہو جائے اور پھر اپنے ہی صحت خراب کر لے یا پھر اپنا ہی ہمم‌ہمم اپنا ہی نقصان کر لے
کرنے کی شکریات کر بات
میں آگے ہاں یہ لاسٹ ایئر ہے ہم لوگوں کا اس کے بعد دکھتے ہیں کوئی جاب کچھ اچھا ہو
تو پہلے تو میں آن لائن ہی دیکھوں گی میں سوچتی ہوں کہ گھر میں بیٹھ کے ہی کوئی کام مل جائے اچھی ارننگ ہو جائے اور نہیں تو پھر نہیں ہوا تو پھر آف لائن تو جانا ہی جانا ہے کیونکہ ابھی بنا پیسے کے تو کچھ ہے نہیں آپ کو پتہ ہی ہے زندگی میں کتنی ضرورت ہوتی ہے پیسے کی اور جب ہمب خود کمانے لگتے ہیں نا تو ہم اپنے چیزیں خود کر سکتے ہیں ہم کسی پہ ڈپینڈ نہ رہیں تو زیادہ بہتر ہے ہمیں جو چاہیے ہوگا ہم خود خرید سکتے ہیں تو میرے حساب سے ہر لڑکی کو سیلف ڈیپینڈ ہونا چاہیے کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے اور
جیے آج کل میں نے سنا آن لائ ورک چل رہی ہیں ان پہ آپ کرھر بیٹھ کے کام کرتی ہیں اچھی ہے
ہمم‌ہمم میں بھی یہی سوچ رہی ہوں نا ج ابھی اسٹڈی چل رہی ہے ہم لوگوں کی اب اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اگر ہم کر لیں تھوڑی سی ارنگ تو کوئی اس پہ برائی نہیں ہے
جتنا ٹائم آپ سوشل میڈیا پر بھیج چھ ٹائم آپ اپنا ورک میںگ گے توس حساب سے کمائی ہوگی آپ آپ کا اپنا پوکٹ منی جیب جیب خرچ نکلے گا
بس بس میں بھی یہی سوچ رہی تھی ابھی ایگزام ہو جانا تو تم بھی کرنا اور میں بھی کروں گی اگر تم نے د تو تلاش کرو اگر تمہیں کچھ مل جائے تو مجھے بتا دینا اور ہاں ہاں اور اگر مجھے کچھ ملتا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گی میں بھی تمہیں وہاں جوائن کرا دوں گی ہے نا اور تمہیں ملتا ہے تو ت
مجھے کچھ مگتا ہے تو میں بتاؤں گا آپ کو لازمی بتاؤں گا اور اگر آپ کو کچھ ملتا ہے تو آپ مجھے ل
ہمم‌ہمم‌ ٹھیک ہے اور تو وہ اردو والے سر آئے تھے کیا آج اردو کا کوئی لیکچر ہوا تھا اچھا وہ تھا آئی پ سر
آئے تھے انوں نے لیکچر بھی دیا تھا
ہمم‌ ہمم
ویسے اردو جو سبجیکٹ ہے مجھے بہت پسند ہے میرا پسندیدہ جو سبجیکٹ رہا ہے اردو ہی ہے اور مجھے بات کرنا بھی ایسے اچھا لگتا وہ ڈوبے لفظوں کا استعمال کرنا
م تو بہت
اردو زبان اردو زبان بہت میٹھی زبان ہے بہت اچھا لگتا ہے اس ب ے اور ہوئے اور نارمل آج کل کی روز مرہ کی زیادہ تر اردو ہی یوز کرتے ہیں سارے تو اردو کے ہی ہوتے
جی جی
ج
تھوڑا سا زور سے بولو آپ کی آواز بہت دب رہی ہے
اردو زبان کی بات ہی الگ ہے بھائی اردو زبان تو زیادہ تر
ہاں ہاں بالکل
دو تین اردو زبان میں ہے مٹس یا پھر لہنگا
جی
سب شبدوں کو لہسا ہوتا ہے وہ تو دیوار میں ہی ہوتا ہے
جی
زبان سے تو بڑھیا کوئی زبان ہی نہیں ہے
ہوں مجھے بھی ایسا ہی لگتا انگلش اور اردو میں بات کرنا مجھے بہت پسند ہے
وہ بھی سبجیکٹ آپ پہل طری سو کو س ٹھیک ٹھیک د
ہاں ہاں ہاں تم نے کیوں نہیں لیا اردو سبجیکٹ کہاں ٹول تک ہی تم نے اردو بس پڑھی تھی اس کے بعد تم نے وہ آگے لی نہیں
یہ تو ہے
اچھا ہے ہ اچھا تو یہ تو بہت اچھا کیا تم نے
الی تو بتا رہا ہوں سر آئے تھے آج نیکسٹ بھی دیا تھا اٹو والے سر نے
ہوں ہ ہ ہ اچھا مجھے لگا تمہارے پاس سبجیکٹ ہے نہیں وہ بھی
ہے بول رہل سر آئے تھے آج
اور اگر ہم اگر ہم مان لیجیے پھر ہم ایسا ہی ہوگا اسکول کے بعد سوری کالج کے بعد ہم پڑھائی ہماری پوری ہو جائے گی تم کسی کالج میں یا کسی اسکول میں ٹرائی کریں گے اردو کے ہی ٹیچر کے لیے ٹرائی کریں گے ہم کیونکہ مجھے اچھا لگتا
بڑھیا ہے اچھا اچھا رہے گا
ہوں ہ
ٹیچر اچھا رہتا ہے
تو یہی کریں گے چلو پھر یار ٹائم اب ہو رہا ہے زیادہ ہم مارننگ میں ہم لوگ آن لائن اسٹڈی کریں گے ٹھیک ہے مجھے ایک ٹائم بتا دو کہ تم کس وقت مجھے کال کرو گے یا پھر میں تمہیں کال کر لوں
کوئی بات نہیں آپ دس بجے کے بعد آپ کبھی بھی یہاں کر سکتے ہیں پس
اچھا اچا تم اتنا لیٹ اٹھتے ہو کیا تھوڑا جلدی کر لو ناپ کہ مطلب
ہی جاتا ہوں سات ساڑھے چھ بجے اٹھ جاتا ہوں پھر تو فریش وریش ہو اور شہر بر کی سکھنا تو بچ ہی جائے گا نا
اچھا تو ٹھیک ہے پھر میں ٹھیک تو میں دس بجے کال کروں گی اور اپنا لیپ ٹاپ کو تم بھی رکھنا ا توپ صحیح کرتے ہیں ٹھیک ہے او اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ
خیال رکھنا اپنا
اوکے اللہ حافظ